وعلیکمۃ اللہ کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ میں ابھی ٹھیک ہوں اور بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گار پہ بھی سبھی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ تعالی کا آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں آپ کے بابا جان اما جان سب کیسے ہیں وہاں پہ
جی جی الحمد للہ بھائی سب ٹھیک ہے اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
ہاں بھائی جان تو میں تو بیٹھا ہی ہوں میں نے سوچا بیٹھا ہی ہوں تو آپ سے بات کر لوں چلیے بھائی آج ہم فیسٹیولس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی وہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے
بھائی میرے مطلب کہ فیسٹیولز ہماری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے تو مطل کہ تہہور خوشی محبت امن اور بھائی چارہ کا پیغام دیتی ہے فیسٹیولز تو دنیا کے ہر ملک اور ہر مطلب کی قوم کے اپنے اپنے فیسٹیولز ہوتے ہیں جو لوگ بہت ہی شوق سے مناتے ہیں مطلب کہ تو ہوور صرف خوشی مطلب کہ منانے کا نام نا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تہذیب صفافت اور مطلب کہ روایت زندہ رکھتی زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے تو جب کوئی فیسٹیول آتا ہے تو گھروں میں خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے لوگ اپنے گھر صاف کرتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنی مل کے رشتتے داروں اور دوستوں سے ملتے ہیں اس طرح لوگوں کے درمیان محبت اور حک قربت برھتی ہے تو ہمارے معاشرے میں بہت سی فیسٹیولس منائے جاتے میرے بھائی کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور کچھ ا مطلب کہ ثقافاتی مذہبی تہوار لوگوں کو اپنے دین اور مطلب کہ روحانی قیمتوں کی یادلاتیں ثقافتی تہوار ہمارے روایت اور طریقے کو زندہ رکھتی ہے نا بھائی جان
جی جی جی تو لوگ جو ہے نا وہ تہواروں کا انتظار شوق سے کرتے ہیں تو تہوہار اوپر جیسے کہ آپ نے پتہ ہے گھر صاف کیے جاتے ہیں اور اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے یہاں پہ تو بہت زور و شوروں سے جو ہے وہ تیاریاں ہوتی ہے ایک ایک مہینے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گھر صاپ کیے جاتے ہیں وہ شاپنگ کی جاتی ہے خریداری کپڑے یا وغیرہ یا جو بھی باقی چیزیں اور اور جو ہے مجھے اچھی چیز جو ہے وہ تیوہاروں پہ یہ لگتی ہے کہ رشتتے داروں اور دوستوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے تو تیوہار پینا محبت اور بھائی چارے کو جو ہے وہ مضبوطی ملتی ہے نا
ہاں بھائی جان
تو مختلف تہوہاروں کی اپنی اپنی روایت اور اہمیت ہوتی ہے ہمارے اگر میں اپ اپنی بات بولو تو ہمارے یہاں تو عید الفطر یا عید الاضحی یا دیوالی ہو یا ہولی یا کرسمس یا دوسرے تہوار منائے جاتے ہیں نا
ہاں بھائی جان تو مطلب فی فیسٹیول کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو آج کل کی مص روف زندگی میں لوگ اپنے کام میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ رشتوں کے لیے وقت کم نکالنے نکال پاتے ہیں تو تہوار انہیں ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارے اور مطلب کہ خوشیاں تقسیم کرے ہو تہوار بچوں کے لیے بھی بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے تو بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں مطلب کہ مٹھائیاں کھاتے ہیں اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے ان کی زندگی میں خوشی اور جوش پیدا ہوتا ہے تو فیسٹیول ملب کہ ملکی مشاعت کو بھی بطل کہ فائدہ پہنچاتا ہے جب تہوار قریب آتا ہے تو مطلب کہ بازاروں میں میں رنگ برنگے مطلب کہ شاپنگ کپڑے کھیلنے کی چیزیں وہ سب آتی ہے تو اور اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو دکانداروں اور چھوٹے کاروبار افراد کو بھی منافع حاصل ہوتا ہے نا
جی جی صحیح فرما رہے اپ تو ایک اور بات میں آپ کو بتا دا چلوں کہ تیوہاروں پر جو ہے نا وہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کی جو ہے مدد کرنی چاہیے جو کہ بہت ہی کم نظر آتا ہے تو ان کی تو کسی کو فکری ہی نہیں ہے ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں ہمارے آس پاس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے شاپنگ کی اگر ہم نے اتنی تیاریاں کی تو ہمارے پاس جو ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں یا ہمسایہ ہوگا یا کوئی ہوگا غریب ہوگا ضرورت مند ہوگا وہ اس کو تو ہمیں دیکھنا چاہیے فرض بند ہمارا دیکھنا چاہیے اس لیے تیاریاں کی اس کے پاس روٹی ہے نہیں ہے تو ہمیں جو ہے تہوار میں امن عزت اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے منانا چاہیے ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ ہے یہ ہندو ہے مسلم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے نا
ہاں ب جان تو مطلب کہ تہوار ہمیشہ اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ اگر ہم الگ ال مذہب کے ہیں تو تہوار ہمیں شیئرنگ اور کیئرنگ کا بھی درز دیتی ہے لائک کہ ہمیں چاہیے کہ ا اپتنی مطلب کہ خوشیوں میں غریب اور مطلب کہ ضرورت مند ان کو بھی یاد رکھیں اور مطلب کہ جو ہمارے مذہب میں نہ ہو ان کو بھی یاد رکھے اس سے دوریاں ختم ہو جاتی ہے تو جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہماری خوشی اور بھی زیادہ مطلب کہ بچ جاتی ہے تو آج کے دور میں کچھ لوگ فیسٹ کو صرف تفریح سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہماری بکہ سماجی اور ثقاقتی زندگی کا اہم حصہ ہے تو یہ ہمیں ایک دوسرے کہ مطلب کہ احترام کرنا اور مل جل کر رہنا سکھاتے ہیں تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ فیسٹیولس ہماری زندگی میں رنگ خوشیاں اور امید بھر دیتے ہیں تو ہمیں ہر مطلب کی تہوار کو امن محبت اور ذمہ داری کے ساتھ مطلب کہ منانا جاہے اس طرح ہم ایک بہتر اور خوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں نا بھائی جان
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ اور ایک چیز جو ہوتی ہے ان تہوہاروں پہ وہ فضول خرچی فضول خرچی اور کھانے کی ذضائع سے نا جو چیز سے ہمیں بچنا چاہیے تو تیوہار ہمیں خوشی بانٹنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھا دیا تو بچوں کے اسی لیے جو ہے تہوار بہت خوشی اور یادگار لمحات لے کر آتے ہیں اگر میں آپ کو بتادوں جو ہم بھی چھوٹے بچے تھے تو کتنی خوشی ہوتی تھی مجھے لگتا ہے ایک سال سے ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب آئے گا کب آئے گا عید کب آئے گی یا دوسرا جو جو وہ کب آئے گا تو ہمیں جو ہیں بچوں کی جو ہے تہوار کی بہت خوشی اور یادگار لمحات لے کر آ کیا نا ہمیں وہ دن اب یاد آتے ہے وہ بچپن والے دن تو ہر تہوار کا جو ہیں اصل مقصد محبت شکر اور انسانیت کو فروغ دینا ہے نا
ہاں بھائی تو بھائی مطلب کہ فیسٹولس ہماری زندگی میں بھیھی صرف خشیا ہی نہیں لاتی بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا بھی سکھاتی ہے جب لوگ مل کر تہوار مناتے ہیں تو ان کی درمیانی دوستی اور مطلب کہ اتحاد مضبوط ہوتے ہیں تو یہ موقع ہمیں مطلب کہ بتاتا ہے کہ مل جل کر رہنا کتنا ضروری ہے تو مختلف ملکوں اور علا کو میں مختلف فیسٹیولس منائے جاتے ہیں ہر فیسٹیول کی آپ اپنی ایک احساس اہمیت اور روایت ہوتی ہے تو کچھ مطب کہ تہوار فصلوں کی خوشی میں منائے جاتے ہیں کچھ مطلب کہ طرح کی مطلب کہ کی یاد میں اور کچھ مذہبی عادت کے طور پر منائے جاتے ہیں تو فیسٹول کے دوران لوگ ایک دوسرے کو مل کہ مرک کا باد دے تیں ہیں اور تحفے بھی دیتے ہیں تو اس سے محبت اور اپنا مطلب کہ اپنا اپنا پن کا جذبہ مطلب کہ بھر جاتا ہے تو چھوٹے بچے بھی ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ان انہیں مزہ کہ انہیں مزہ آتا ہے ان تیوہاروں پہ وہ کھیلتے ہیں وہ خوشیاں بنٹتے ہیں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں کن کسی کسی تہوار پر تو وہ ان کو یہ دن بہت ہی پسند ہے اور وہ بےصبری سے ان کا انتی ان ان تہواروں کا انتظار کرتے ہیں تو ۔ مق یا سپینڈ ائم سپینڈ کرنے کا موقع
جی جی صحیح فرمایا تو تہوار جو ہے نا وہ ہماری تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھتی ہے تہوار۔ گھروں میں خوشی اور رونق آجاتی ہے نا
ہاں بھائی
تو لوگ ایک دوسرے کو نا تحفے اور مٹھائیاں دیتے ہیں جیسے کہ ہم بھی کر تو یہ چیزے تو تیوہار جو ہے نا دوریا ختم کر کے رشتوں کو مضبوط بناتی ہے اگر میں آپ کو بتا دو اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی گلا شکوا بھی ہوتا ہے تو وہ انہیں تیوہاروں پہ جو وہ دور ہو جاتا ہے تو ہم پھر سے ۔ مل جاتے ہے نا تو ایک ہو جاتے ہیں ہم تو بچے اور بزرگ جو ہے وہ سب مل کر تہوار کی خوشیاں منا تیں ہے اور تیوہار میں جو ہے نا وہ شکر گزاری اور دوسروں کی قدر کرنا سکھاتا ہے ہمیں ہے نا تو ضرورت مند اور غریب لوگ گوں کو بھی تیوار کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں نے جو ہے اپنی خریداری کر لی میرے پاس وہ بھی ہے یہ بھی آ گیا مختلف قسم کے یی جو ہے اشایئی
مطلب کہ تہوہار ہمیں شکر گزاری کا بھی درج دیتا ہے تو یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ میں بالکل متاثر ہوں تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شری کرنا چاہے میرے بھائی جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا بھی تہوار کی روح ہے تو آج کے ماڈرن دور میں ٹیکنالوجی نے فیسٹیولس منانے کا طریقہ بدل دیا ہے لوگ سوشل میڈیا اور ویڈیو کالس کے ذریعے دور رہنے والے رشتتے داروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیتے ہیں اس طرح فاصلے کم محسوس ہوتے ہیں اسی دن ہمارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا ان کے ساتھ ویڈیو کالز پہ مطلب کہ تہوار مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں تو فیسٹیول ہمیں امید اور خوشی کا بھی پیغام دیتے ہیں تو یہ زندگی کی تھکان اور پریشانیوں کو کچھ دیر کے لیے بلا دیتی ہے تو نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فیسٹیول کو محبت امن اور احتحاد کے ساتھ منائے وہ اپنی خوشیوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے اس میں ایک اچھے انسان اور بہتر معاشرے کی پہچان ہے ہے نا بھائی جان
جی جی صحیح فرمایں تو تیوہار میں نا ہمیں تہوار میں امن محبت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اک ساتھ منانت چاہ یہ تیوار ہر تہوار چاہے کوئی عید ہو دیوالی ہو ہولی یا کوئی بھی تیوار ہو تیوار جب وہ قومی یکجہتی اور بھائی چارے کو مضبوط کرتی ہے تو ہر ہر تہوار جو ہے نا وہ ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا پیغام اور سبق دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک تیوار کی خوشیاں ذمہ داری اور اعتدال کی کے ساتھ منانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارا بھائی چارہ جو ہے وہ مضبوط ہو اور اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے اور بچوں بزرگ کو سب کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے
ہاں بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ بھ جان آپ سے بات کیک بہت ہی اچھا لگا اللہھ
مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا